السلام علیکم
ہیلو السلا علیکم و علیکم
و علیکم السلام اب ٹھیک ہے
شکر آپ ٹھیک
شکر اللہ کا آپ ٹھیک ہے اچھے سے
ہاں شکر اللہ کا آپ ٹھیک ہو اچھے سے ہو
جی شکر اللہ کا گھر میں سبھی ٹھیک ہیں
شکر اللہ کا آپ کے گھر میں سبھی ٹھیک
جی شکر اللہ کا
اچھا ٹھیک کیا کرے ہو آپ
کچھ میں بیٹھی ہوں اپ نے کھایا کھانا
نہیں ابھی نہیں کھایا آپ کیا کر رہے ہو
بس میں بھی بیٹھی ہوں
اچھا ٹھیک آپکا بتاؤ
بس ٹھیک آپ بولو کچھ خاص
خاص تو کچھ نہیں ہے ہ آپ کہاں سےہو ویسے
میں کشمیر سے ہو اور آپ
میں جموں سے
اچھا ٹھیک
ہمم
کیا حال چال ہے وہاں سے
بس ٹھیک چل رہے اب مجھے ایک بات بولو
ہاں جی
وہاں پہ کشمیر میں شاپنگ مالس ہیں
ہاں جی بہت سارے ویسے آپ کو کیا کرنا ہے
ایکچولی میں مجھے ایک شادی میں جانا تھا
ہمم
وہ بہت امپورٹنٹ شادی ہے وہ ایک خاص آدمی کی شادی ہے
ہمم بالکل
مطلب کہ ایک قریبی کی شادی مطلب وہ میرا دوست ہی مان لو آپ
ہمم
مجھے اس کی شادی میں جانا تھا میں اب سوچ رہا تھا کہ میں آن لائن شاپنگ کروں یا آف لائن کروں
ویسے آف لائن بھی ٹھیک ہے اور آن لائن بھی ٹھیک ہے
آپ مجھے سجیشن دو کہ میں کیا کروں
مجھے لگتا ہے آف لائن بھی ٹھیک ہے اور آن لائن بھی ٹھیک ہے لیکن آف لائن اب ایک مسئلہ ہے آف لائن ہم یہاں سے جائیں
ہمم
مطلب پلان کیا اچھے سے جائے اور گئے مال میں وہاں سے کپڑے لائے
ہاں
اپنے پسند پہ اپنے وہاں ٹرائی کر کے چوز کر کے
چاہے آپ کو ایک گھنٹہ ہی کیوں نہ لگے گا چوز کرنے میں اچھے سے آپ چوز کرو گے
ہاں
اس کے بعد ٹرائی کرو گے جو اس کہ وہاں پہ ایم آر پی ہوتی ہے فار ایگزامپل دس ہزار
ہاں
جب آپ آف لائن جاؤ گے تو وہاں پہ آپ کم بھی کروا سکتے ہیں
ہاں ہاں
اور ایک ہی دن لگے گا آلموسٹ اگر آپ پورا دن چوز کرتے رہیں گے ایک ہی گھنٹہ آپ کو لگے گا ایک ہی دن آپ کو لگیں گا کپڑے لانے میں
اب رہگیی بات آن لائن کی
ہمم
آن لائن ہمیں پہلےجا دیکھنا ہے اس کے بعد پسند اس کے بعد آپ کو کرنا ہے آڈر اسکے بعد وہ اس کے پہلے ہی ڈیلیوری چارجز الگ سے دینے ہوں گے اور جو وہاں پہ ایم آر پی ہوتی ہے وہ فکس ہوتا ہے
ہاں ہاں
اس کے بعد آپ کام نہیں کروا سکتے ہیں
ہاں سہی
وہی اس کو آپ کم نہیں کروا سکتے ہیں اس کو فکس ہوتا ہے وہاں پہ اور پھر وہ آنا پھر اس کو ٹائم کتنا لگے گا اپنا لک ایک ویک آلموسٹ چار پانچ دن تو لگے ہی لگیں گے
ہاں ہاں صحیح وہ بات تو ٹھیک ہے
اور پھر وہ وہاں سے آنا پھر گھر میں دیکھنا ٹھیک ہے یا نہیں ہے اگر ٹھیک نہیں لگا پھر واپس کرنا اس کے بعد اس کا ویٹ کرنا پھر ریفنڈ ملے گا
ہاں ہاں
پھر پتا نہیں کیا کیا ہو جائے گا
ہاں
یہ بات ہے آف لائن میں اور آن لائن میں
ہاں مجھے بیٹر فیل آف لائن ہی لگ رہا ہے کیونکہ ہم انسان وہاں پہ جا کے ٹرائی کر سکتا ہے کپڑے اور مطلب کہ پیسے بھی کم کروا سکتے ہیں اور ٹائم بھی کم لگے گا بس اتنی سی بات ہے گھر سے نکلنا ہے شاپ پہ جانا ہے
ھم اب آن لائن میں ایک چیز ہے فار اگزامپل
ہاں
آپ کو کوئی چیز لانا ہے
ہاں
آپ کو کہیں نہیں مل رہا ہے مطلب کہ آپ نے بہت دکانوں پہ بہت مال یا کسی بھی جگہ آپ نے بہت ڈھونڈ لیا ہے لیکن آپ کو نہیں مل رہا
ہاں
آن لائن میں آپ کو کیا کرنا ہے خالی سرچ کرنا ہے
ہاں
اس کے بعد آپ کو مل جائے گا
ہاں ہاں
یہ بات ہے آن لائن میں
اور ہم وہ اس میں کبھی کبھی آن لائن میں کیا ہو جاتا ہے کہ وہ خالی آڈر ڈلیور ہونے سے پہلے بھی پیمنٹ کرنی ہوتی ہے کسی کسی آڈر میں
کسی کو ہاں بلکل آپ نے با یہ بات صحیح بولی کہ وہاں پہ کبھی کسی کو کیش آن ڈیلیوری اویلیبل نہیں ہو ہے پہلے یہ پیمنٹ وہی نہ پھر انسان
پھر انسان کو بھی اشش اور پھر کبھی کبھار ایسا بھی ہوتا ہے کہ آج کل ہے وہ تو ہے نا بہت فراڈ آن لائن پے تھرڈ پارٹی ویب سائٹس جو ہوتی ہیں ان پہ بہت زیادہ فراڈ وہ ایڈ چلواتے ہیں پھر کوئی ان میں پھنس جاتا ہے کرواتے ہیں آڈر مانگتے ہیں پہلی پیمنٹ آدھے لوگ ایسے تھے وہ کر دیتے ہیں پیمنٹ پھر آرڈر نہیں پہنچتا ہے ہو آ کیا وہ بات ہے
اور آپ کو پتا ہے کیا ہوتا ہے
ہاں
دیکھو اگر آپ کو کہیں جانا ہے فار ایکزامپل آپ ابھی بول رہے ہو مجھے دوست کی شادی ہے
ہاں ہاں
اگر آپ کو پتہ ہے کہ اس کو نیکسٹ ویک ہے
ہاں
فار ایکزامپل تو آپ کو ابھی سے اگر آپ آن لائن شاپنگ کر رہے ہو تو آپ کو ابھی سے کرنا ہے ایپ پھر آنا ہے پھر ویٹ پھر دیکھنا ہے فار ایکزامپل اگر آپ پتہ نہیں ہے آپ کہیں تھے اور آپ کو اچانک پتا لگ گیا کہ میری دوست کی شادی ہے
ہمم
آف لائن یہ ہے کہ آپ اسی ٹائم جا سکتے ہیں اسی ٹائم اپنے لیے چوز کر کے کپ ڑے آرام سے لا سکتے ہیں اور گھر میں پہن سکتے اور نکل سکتے ہے اسی دن کچھ گھنٹوں کی بات ہے
ہاں
آن لائن تو ایسا کبھی نہیں ہو جائے گا
ہاں
مت
نہ ویسے کہ ہو جائے گا اس پہ پہلے ویٹ کرنا پڑے گا چلے آڈر آڈر کرنا ہے پھر اس کے دن اس کے بعد چھ سات دن لگیں گے آڈر آنے میں پھر پسند آ جائے گا نہیں آ جائے گا پھر ریٹرن کرنے میں بھی پانچ چھ دن کہا جا تا ہے وہ اس کے بعد آپ کو اگر ریپلیس کروانا ہے تو اس کو بھی ویٹ کرنا ہے ریفنڈ مانگنا ہے اس کو بھی ویٹ کرنا ہے
ہوں وہی میں بھی بتا رہی ہوں وہی میں بھی بتا رہی ہوں مجھے لگتا ہے یہ پیٹر آف لائن ہی ہے
ہوں ہوں بیٹ
آپ کو اب کیا لگتا ہے آپ اب چوز کیجیے اور آپ آئیے ہمارے ساتھ آرام سے اچھے سے انشاءاللہ ہم آپ کو کروائیں گے اچھے سے شاپنگ آپ کو بیٹر لگ رہا ہے کہ اتنا سب سن کے کہ آپ آف لائن میں ہی کمفرٹیبل ہیں
ہاں میں ویسے مجھے بھی ہاں اب مجھے ہو گیا کنفرم کہ آف لائن ہی بیٹر میں آن لائن سے
ہاں وہ بات تو ہے
آن لائن ہے نا ایک اور بات آن لائن تھوڑے ڈسکاؤنٹس بھی ملتے ہیں
نہیں ہم اگر ہم مطلب ایسے جائیں گے ہم تو جب ہم سامنے جائیں گے ہم وہاں پہ ڈسکاؤنٹ لے سکتے آرام سے اس سے کم کروا سکت
پھر ٹھیک ہے پھر میں میں آ ہوں وہاں پہ ہے شاپنگ کمپلیکس جہاں پہ شاپنگ واپنگ کر سک
جی یہاں پھلے بہت سارے جب آپ کو آنا ہوگا تو آپ مجھے بتا دیجیے
کوئی مسئلہ نہیں ہے میں پھر آؤں گا ایک دو مہینے ایک ایک مہینے یا ڈیڑھ مہینے کے بعد آؤں گا میں اچھے سے
ہاں
اس ٹائم موسم بھی ٹھیک ہوگا ہاں ٹھیک ہے پھر میں آؤں گا اسی ٹائم
بالکل اپ انا اچھے سے میں اپ کو ہر ایک مول میں لے جاؤں گی جہاں پہ اپ کو ٹھیک لگا
ٹھیک ہے وہ بھی بات ساہی ہے اور آ مجھے لگ رہا ہے کہ آف لائن بھی پرائز جینیونی ملتی ہے انسان کو
ہاں پھر کتنا ہی ڈفرینس ہوگا آن لائن چلو ٹھیک ہے آن لائن آپ کو مل رہا ہے اس سے سستا پھر آپ وہ چیز بھی دیکھ لو اور آف لائن کا بھی چیز بھی دیکھ لو
ہاں اس پہ کال
اس میں دیکھو ہاں اتنا ڈفرینس ہوتی ہیں بہت زیادہ
ہاں ہاں وہ بات بھی صحیح ہے کوالٹی کوالٹی میٹر کرتی ہے نا کوالٹی میٹر کرتے ہیں
جی
ہوں وہ بات صحیح بولی اپ نے پھر جب میں آؤں گا تو میں آپ کو کال کروں گا اس ٹائم
ٹھیک ہے آپ جب آئیں گے تو کوئی بات نہیں آپ مجھے کال لینا مجھ سے کانٹیکٹ کرنا میں ابھی آؤں گی آپ کو ہر ایک محال میں سر آپ دیکھنا جہاں پہ آپ کو ٹھیک لگے گا آپ وہاں پہ لائے اچھے سے اور آرام سے اور تھوڑا سا انجوائے بھی ہوگا
ہاں ہاں ٹھیک ہے کوئی بات نہیں
ہاں
چلیے ٹھیک ہے پھر اپ
اچھا چلیے ٹھیک ہے بیٹھے مطلب جب آپ کو آنا ہوگا تو آپ مجھ سے کانٹیکٹ کرنا اچھا سے ٹھیک ہے اوکے اللہ حافظ اوکے اللہ حافظ